ہاں جی کہو جی کیا کر رہے ہو ابھی آپ
بس ابھی بیٹھے ہیں میں نے سوچا کام ختم کرکے اب میں تھوڑا پڑھائی کروں گی
اچھا ٹھیک اچھا آپ مجھے بتاؤ یہ آپ پچھلی بار پڑھ رہے تھے ناں وہ اس کا کچھ اقبال کا
ہاں
ان کی ان کی اس اس میں نوٹس میں کیا کیا آتا ہے مطلب کیا ان کی کچھ پوئٹری یا کچھ
ہاں انہوں نے بہت ساری پوئٹریز لکھی ہے اور ان کی اس میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے مطلب سادہ زبان نہ زیادہ ٹف نہیں سادہ زبان جو کہ ایک کو پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے تو ان کی بہت اہمیت ہے ناں اس میں
ٹھیک ٹھیک
ہاں ایسے بہت سارے شاعر ہے ان کے جیسے لیکن ان کی کچھ الگ ان کو ان کا الگ مقام ہے اس میں
ہاں
ہاں
ہاں ان کا تو بہت نام بھی ہے اور مرزا غالب بھی وہ بھی تو بہت ہی اچھے شاعر رہے ہیں اپنے ٹائم پہ ان میں بھی بہت بہت اچھی غزلز وغیرہ
وغیرہ ہاں
آپ کے کالج میں کبھی نہیں ہوتا مطلب کالج میں ہوتے ہیں اکثر یہ سیمینار وغیرہ اس اس میں بھی آپ لوگوں کو دینا یا کبھی کسی بچے کو دینا ہوتا ہے اسپیچ یا کچھ کوئی دیتا ہے اسپیچ کیا
اسپیچ دیتے ہو کبھی مطلب کوئی بچہ دیتا ہے اسپیچ پھر کالج میں اسکول میں
وہاں پہ مت ویسے ہوتی ہے وہاں پہ مارننگ اسمبلی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ایسے بھی اسپیچ نہیں ہوتی ہاں وہاں پہ اسپیچ وغیرہ وہ تو ہوتی ہے لیکن وہ ویسے ہوتی ہے جیسے آڈیٹوریم وغیرہ ہے نا وہاں پہ کوئی بولتا ہے کسی پہ پھر وہاں پہ اسٹیج پہ بولتے ہیں اس کی مطلب اس کے بارے میں کچھ بولو اس کی خوبیاں وغیرہ تو وہ کوئی ٹاپک ایسے کرتے ہے جب کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے یا کسی کو آنا ہوتا ہے کوئی ڈائریکٹر وائیریکٹر آتا ہے تو اس دن باقی ہمیں مارننگ اسمبلی وارننگ اسمبلی وہ مت ہوتی ہے اسی لیے
کچھ بچے گئے تھے نا وہ شاید پچھلے سال ہی گئے تھے بہت پہ کچھ ان کا وہ کانسلنگ کا کچھ چل رہا تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ ک اسکول میں جا رہے کچھ کانسلنگ کے لیے ب بچوں کو کونسلنگ کرنے کے لیے
ہاں وہ ایک چیز تھا دوسرا تھا انٹرن شپ کا انٹرن شپ بھی اچھی رہتی ہے اگر ہم کسی اگر ہم انٹرن شپ اپنے کالج میں کرنی ہوگی ہم اپنے کالج میں بھی ٹیچر کی ٹریننگ لے سکتے ہیں کوئی مائکرو ٹیچنگ اسکلس سیکھ سکتے ہے یا اگر ہمیں باہر کرنی ہوگی کالج کے باہر تو ہم کسی بھی ہاسپٹل کسی بھی اسکول کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بچوں کو جانیں وغیرہ لیکن اچھا رہتا اگر ہم کسی ڈیسبل ایکسیپشنل اسکول میں کریں گے نا تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں ڈسیبلڈ بچوں کے ساتھ زیادہ یہ ہوتا ہے مطلب زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے ان کے ساتھ تو وہ کیسے کیا ان ان کی ان ان کی الگ الگ خاصیت کیا کیا ہوتی ہے تو ان کے لیے ان جاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں اگر انسان کام کرے تو زیادہ اچھا ہے اور اس اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
ہاں انٹرن شپ سیم ہوتی ہے چاہے اسکول کو چاہے کالجز میں ہو یا چاہے کالج کے باہر ہو
ہ
لیکن سب جگہ اچھی ہی ہوتی ہے مطلب انسان سیکھتا ہی ہے ہاں جیسے ہاں جیسے میں نے کی ہے ہمیں پرمیشن نہیں ملی کالج کے باہر کرنے میں تو ہمارے گروپ نے پھر کالج میں ہی کی ہم نے کی ہے مائیکرو ٹیچنگ اسکلس ہم نے وہ سیکھی ہے اس میں مطلب اس میں ہم انسان ہم جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کیسا انوائرمنٹ کیسا بونڈ کیسا ریپرٹ ہونا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں یہ ہم نے سیکھا ہے ہاں ہاں اس میں بہت کچھ انسان سیکھتا ہے ایسے ہی
چلو انسان دھیرے دھیرے کر کے بہت سیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ملتی ہیں سیکھنے کو
ہاں اور سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے انسان جب تک زندہ ہے تب تک تو وہ سیکھتا ہی رہتا ہے
ہاں
ہاں
وہی ہے اوپر سے آج کل کا پڑھنا آج کل کی چیزیں بہت مشکل بھی ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے کچھ نیا نیا سیکھنے کو ملتا ہے کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے
ہاں ہمیں کالجس میں بھی لیکن بہت انٹ انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی تھیں مطلب ہمیں کالج میں بہت چیزیں تھی کرنے
پہ جاتے ہیں نا کسی سیمینار یا کچھ میں وہاں پہ بھی پتا ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آج کل ایگزیبیشنس لگتی ہے اور ان ایگزیبیشنس میں بہت ساری لڑکیاں میں نے ایسی بھی دیکھی ہے کہ جو مطلب ود آؤٹ جاب ان کے پاس کوئی جاب نہیں کوئی کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بل بوتے پہ اپنی چیزوں کو آگے رکھ رہے ہیں کبھی کوئی کوئی چیزیں بنا کے لے جاتا ہے کبھی کوئی کھانے کی کھانے پینے کی چیزیں بناتا ہے کبھی کوئی پہننے کی چیزیں بناتا تو ان سے بھی ایک نا وہ انسپریشن سے ملتی ہے کہ چلو دیکھو مطلب ہمت سی ملتی ہے کہ یہ کر پائیں گے ہم بھی کر
ہاں وہ بھی ہے ھمم
ہے نا پھر اچھا بھی لگتا ہے اور ایسے
ہاں اور کیا ایسے انسان کو بہت کچھ اور اس سے بھی انسان انسپائر ہی ہوتا ہے
ہاں
ہاں
اس سے انسان سیکھتا بہت ہے
ہاں
ویسے میرا پلان بھی ہے اس بار میں بھی سوچ رہی تھی کہ کچھ بس میں نے دیکھا تھا ایک یہاں پہ ہے ہمیں ایک وہ نہ وہ کچھ چیزیں بناتی ہے کروکٹ وہ ہے نا کچھ وہ ہاں وہ بنا بہت ساری چیزیں بناتی ہے وہ میرا بھی دل تھا کہ کبھی سیکھے گی وہ بھی وہ بھی اس سے بھی آج بہت اچھا اسکوپ ہے اس میں بھی مل مطلب کام بھی ملتا ہے ایزیلی اس میں کام مل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی کیا ہی کرتا ہے انسان بیٹھے بیٹھے کبھی گھر میں انسان کیا ہی کر پاتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ اگر کچھ ہوں کسی کا نہیں رہے
ہاں
بنائیں گے ہم گھومنے
ہاں
جیسے پچھلی بار کیا ہم کہہ رہا تھا کہ سی سی کہی گئی تھی تو ہم ویسی وہ چیزیں بنا کے لے جائےیں گی اپنے لیے پھر ہم بھی جائے گی جب ہم وہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے ہم بھی گھومنے جائیں گے کہیں وہ چیزے لیے سیسی کو بولے کہ سیم ویس
وہ بولی کی ا ہاں لیکن بہت مزہ آتا ہے وہ الگ ہی سا وہ فیملی پکنک ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس میں اس میں بہت مزہ آتا ہے ہاں پھر ہم ویسے ہی پلان کریں گے ویسے ہی بنائیں گے چیزیں بنا کے رکھیں گے
مجھے لگا تھا آپ لوگوں نے یہاں ہمارا پلان ہے ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ایک دو دن میں آ جائے گی میں نے سوچا تھا بچے آئے گے پہلے آئے گی پھر ہم ایک دو دن میں آجائے گے
ہاں
تو ہو جائے گا پھر ہم بھی کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے
ہاں تو اچھا بھی ہوگا نا پھر ویسے مزہ بھی آئے گا
ہوں اور وہاں گرمی بہت زیادہ ہوگی نا یہاں سے بھی یہاں ویسسی گرمی نہیں ہے آج اتنی زیادہ لیکن کل اور پرسوں بہت زیادہ تھی ہوں
گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے پرابلم ہی کافی گرمی ہے کافی زیادہ ابھی ویست ہے کرپیا
باہر بھی بہت زیادہ گرمی ہے
اور کیا باہر ہی نہیں نکل پاتا ہے انسان
ہاں بہت بہت گرمی ہے تو بھی بچوں کو سمج بییک تو مل گیا لیکن کھیل نہیں پائے گی باہر یہ بھی باہر کہاں کھیل پاتے ہیں اس دھوپ میں
ہاں
دھوپ نکل ہی نہیں پاتے انسان سوچ رہا کہ نہیں گھر دروازے سے باہر قدم ہی نہ رکھے کہیں نکلے ہی نہ ہم ایسے تو بنا رہے ہیں کہ چلو کہی جائے گی وہ یہ پھر پھر انسان سوا اٹھتا ہے کہ نہیں یار اتنی ساری گرمی کہاں جائے گا کوئی ہاں بہت زیادہ گرمی ہے تو بھی گھر میں فینس وغیرہ لگا کے ہوتے ہیں ہم وہی تو یہاں کے اوپر سے جانا پڑتا ہے جم بھی اب اب اس ٹائم نکلا جم اس کا بچارے ویٹ کا بھی ایشو نہیںو اگر تھوڑی تھوڑا ٹائم وہاں بھی اسپینڈ کرے گا تو اس کو
اس کو اچھا بھی لگے گا نا اور وہاں سے وہ فٹ فٹ رہے گا وہ
وہی لیکن ایکگزرسائز بھی بہت ضروری ہے پتا مجھے خود بہت زیادہ ویٹ ہو گیا ہے
اکسرسائز کرنا زیادہ ضروری ہے
اصل میں مت ہم چلتے ہیں مارننگ واک اگر انسان کر نا وہ صحت کے لیے اتنا ضروری ہے صبح نکالنا ہاں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہے جب ہم دن میں کھانا کھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو چلو سو جاؤ یا بیٹھو سنیگر اصل میں چلنا چاہیے یہ بہت ساری پرابلم جو موٹا ہوتا نا اس کو پت ہے اس کو بہت ساری پرابلم پی سی او ڈی کا پرابلم ہوتا ہے ڈاکٹر نے پچھلی بار بولا کہ اگر یہاں پہ میری ایک فرینڈ ہے اچھا اس نے بولا پچھلی بار حالانکہ وہ موٹی نہیں ہے وہ بہت سلیم ہے اس کو ڈاکٹر نے بولا آپ کو پی سی او ڈی کا پرابلم ہے آپ کو چلو جتنا آپ چلو گے اتنا آپ ٹیک رہو گے تو مطلب کہ جب ہم مطب چل ہی ہے ہم چلو باہر جائے گی تو اسکوٹی پہ جائے گی آٹو میں جائے گی وہ یہ ادھر ادھر لیکن کبھی ہم چلے گے ہی نہیں اگر ہم چلیں گے نا روز صبح کے ٹائم پہ خاص کر صبح کے ٹائم کی صبح کے ٹائم موسم اچھا رہتا ہے ایئر ہوتا ہے اچھی ہوائ چل رہی ہوتی ہے اگر ہم صبح کے ٹائم روز روز ایسی ھی
س پاور وور ہاں اور کیا
اچھا ہی رہتا ہے
ہوں ایسے اچھا رہتا ہے اگر انسان ایگسرسائز کرے گا روز روز پھر اچھا رہے گا پھر فٹ رہے گا وہ ایسے ہاں
میں بھی سوچ رہی ہوں میں روز ویسی سوچ رہی رہتی کہ چلو صبح اٹھوں گی واک پہ جاؤں گی وہ یہ پھر جب دیر سے سوتے ہیں پھر صبح انسان اٹھ ہی نہیں پاتا ہے
نک
اصل میں کھانا بھی کم کرنا پڑتا ہے
پھر کھانا ہی کم کھانا پڑتا ہے ویسے انسان اچھا رہتا ہے ہلکا رہتا ہے ہاں
وہی ہے نا چلو اب دیکھیں گی کیا کریں گی اگر میرا ہو آ یہ مارننگ واک کا کچھ میں نکلوں گی صبح میں و کے لیے صبح کی سیر انسان کے لیے بہت اچ
ہاں صبح کی تازہ ہوا اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے
اور میں نے سنا ہے کہ بولتے تھے ایسے میں نے کہیں سنا ہے کہ جب صبح انسان اٹھے نا تو وہ جو نیلی گاس وہ ہری ہری گاس ہوتی ہے نا اس پہ ایسی پیر ننگے پیر چلنا پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ٹھیک رہتا انسان ہاں اچھا لگتا ہے
اچھا لگتا ہے
آپ سوچو دیکھوں گی اگر ہوگا تو میں بھی نکلوں گی صبح
ہاں ویسے اچھا ہے اگر اپنی لوگ تو ویسے ٹھیک ہے
کم سے کم اس سے باقی چیزوں سے دور رہتا ہے انسان
ہاں اب مما کو تھوڑا دانت میں پ پررابلم ہے نا اپ پہلے یہ دہ آدھی نکالتی تو اس کا سب سے بڑا کام یہی ہے
اور کہ میں بھی وہی سوچ رہی تھی وہ بھی بس اتنا پرابلم ہو جاتا ہے اس جب دانت میں درد ہوتا ہے اوہو پوچھو مت اس میں کیا پین ہو جاتا ہے پھر
اور کیا اب وہ ویٹ ہی کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی مجھے دانت نکالنے جانا ہے تو اسی لیے